وعلیکم السلام
جی الحمد للہ ار پنچ کے س
جی ہم خیریت سے آپ تب خیریت سے ہیں کر
ھیک سے دع ہے آپ کی
دو اپر والے کی ب
نہیں نہیں دعا آپ کی چاہیے والالیا کرم چاہیے
اچھا
جی
مسرا کرم ہمارا ہونا چاہیے دا اوپر والگ لگتی ہے کرم اچھے رکھنی چاہیے اپنے
دیکھو کرم اچھے کرو لیکن دعا کی جو درخواست کی جاتی ہے جو اپنا مطلب لوگ رہتے ہیں نا ان سے کی آتی ہے جیسے اللہ کا جو مطلب کرم ہوتا ہے اللہ کا اللہ دعا نہیں کرتااس سارے کوے مطل تو ج گی پھرے پڑے تو لے لیں گا اور بعد میں
انن کا اللہ دعا قبول کرتے ہیں
بالکل بالکل دوا کون کرے گا بند
دعا بندے کریں گے اللہ دعا قبول کریں گے چلیے ٹھیک ہے اور بتائیے
جی جی جی ہاں ابھی یہ ہاں
اوکے اوے
اور بتائیےپ
بس اور سب بڑھیا ہے
ہ نے
جرا اس کی آواز بند ہو جائے پہلے سون بولوں گی
کیا
چلی گئی وہ گاڑی
ہاں وہ چلی گئی
اچ نہیں نہیں کوئی بات کام تو کرنا ہی ہے نا
جی جی اب کہاں جائے کہ چھوڑ کے
ہ ان سب چیزوں کو سائڈ میں رکھ دینا چاہیے کہ ڈسٹربنس ڈسٹربینس تو ہوتی رہتی پر کام تو اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا ہے
جی جی رہنا چاہیے بالک اب یہ ہے دیکھ ایڈسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے
بالکل
بنا ایڈجسٹمنٹ کے زندگی چلتی ہی نہیں
نہیں بالکل بھی نہیں اور سن
جی جی ب بڑھیا ہے اورس وغیرہ کی بات کرنا
جی
جوس وغیرہ پا چاہیے نا آپ کو جوس وغیرہ نہیں پی رہے گے آج کل گرمی بہت پ رہی ہے
میری آواز سے میں لو ساؤنڈ کر رہی ہوں
مطلب گرمی زیادہ پڑ رہی نا جوس وغیرہ
نہیں آج میں لو فیل بھی کر رہی ہوں اس لیے شاید لو ہی ساؤنڈ کر رہی ہوں گی اورر طبیعت نا ساز ہے
اچھا ہو سکتا ہے آپ کے فون میں اسپیکر کا ایشو ہو
پتا نہیں اس مطلب کون کون سےا ایشو ہو گئے فون میں پوری اسکرین
جی آجیش میں آ گئے ہیں
آاں ج اس کی بھی تب اتنا ساتھ ہے میری بھی
ہاں وئیت تو آپ کا فون جی ہاں آپ آ کے فون کو بھی کیا ہے ریپیئرنگ کی سخت ضرورت ہے
ڈاکٹر کی سخ سخت ضرورت ہے ان کو کیا پتا کچھ ڈرپ وغیرہ ل گا نہیں بڑیں
بالکل صحی کہ
رہنے ہے بھی
ہاں بچارا تھک گیا نا فیور ہو گیا اس کے
فیور نہیں ہوا ڈیہائیڈریشن ہو گئی اس کو پانی کی کمی ہو اس کے اندر ڈ ہائڈریٹیڈ اس کی باڈی اتنی گرمی میں تو ڈ ہائڈریشن شریع ہوتی ہے نا
ہاں نہیں فیور جتا ہے کوئی دقت نہیں ہے ایشو نہیں ہے ایسا بٹ آپ نے جو بتایا وہ ایک سٹیک
بیےچارہ اتنے دن سے لگاتار گمب لگاؤے
اچھا بالکل بالکل پریشان ہو گیا نا وہ کیا بولتے ہیں اس کا جو مالک ہے اسے کل پلائی نہیں کر رہا ہاں کل پلائی کرا مالک
کھلائی پلائی کیا کریں گے اس کو تو بس ری اس کی ضرورت ہوتی ہے بیٹری چارج کی اور وہ بچارہ اس میں بھی نہیں لگ پاتا ہے ت بھی سارا دن کان پہ لگا رہے تھ
او اچھا آپ یوز کرا کرو ایئر بڈس وغیرہ یوز کرا کرو بچارے کو تھوڑا آرام دیا کرو
یہ تو اس ایپ پہ ایسا کچھ نہیں ہے نا کہ ہم ایئر بڈس لگا کے بات کر لیں
کیوں نہیں ہو سکتا ایئر بڈس لگا کے کرتا ہوں میں تو
اچھا میر کو نہیں سجھ میں آ رہ تھا کوئی ایئروورٹ اس کا آپشن کیسے کریں گے اس پہ
اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھ بلوٹوتھ کنیکٹ کرنا ہے
اچھا ایک منٹ میں کر کے چلیے ابھی بات کر لیجیے تو میں اگلی کال میں یہی کروں گی
ہاں وہی وہی تو کہہ رہا ہو آپ مجھ سے یہ چیز پہلے ہی بک لیتے اتنے پریشان کیوں ہو رہو ہو
مجھے ابھی تک ہر جگہ سے یہی بتایا گیا کہ نئی بلوٹوتھ میں پھر اچھی آواز نہیں آتی ہے اور نئی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات کر رہے ہیں
اچھا
چلیے کوئی بات نہیں اگلی گل میںم وہی کر لینی
نہیں نہیں نہیں ایئر فون ہوگا نا آپ کے پاس
جی بلوٹوتھ ہے میرے پاس بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ
اچھا وہ بلو جو نیک بینڈ آتا ہے وہی نا
مک والا نہیں ہے میرا
پھر کون سا ہے بٹس والا
برڈ سے بھی
اچھا دیکھ لینا اگر اچھی آواز آ جائے گی تو ٹھیک ہے ورنہ میں بول دوں گا آپ کو جو ڈسکریج کر د
ٹھیک ہے ٹھیک
ش ل نو بھائی کیونکہ میں کیا مطلب نیک بینڈ اور مطلب مطلب ایئر فون ہی زیادہ یوز کرتا ہوں
جی کرنا ہی پڑے گا کیکہ فون سارے دن اگر ہم کان سے ل کیونکہ پسینہ بھی آتا ہے دیکھیے فیس پہ
خات کر خب آپو اور مجھے تو مطلب کیا بولتے ہیں پت ہے جیسے ایئر کے مطلب میں لگاتا ہوں نا مطلب کوال وغیرہ یا فون وغیرہ تو اس میںد برائٹنیس کم ہو جائے گی یا پھر کل کٹنے کا دوکا زیادہ رہتا ہے
ئ فون لگا کے
ہاں میں ایئر فون لگا کے کرتا ہوں کیونکہ اس میں مائک میں رکھتا ہوں اپنے ہاتھ میں اور فون تو پھر کہیں بھی رکھ دیتا ہوں
جی
اور آپ بتائیے یہ تو فالتو بات ہو گئی
ہاں یہ آج تو پورا فالتو ہی بات ہو گئی ہے بلی تو بچاری فون کو فون بھی مار ہو اتنی بڑی فالتو بات کر دی ہے م نے اور وہ بھی ڈیہائیڈریشن پانی سے ویسے ہیے دور رکھا جاتا ہے میں نے ڈیہائیڈریشن بتا
یار یار آپ سے میرے کو نا نئی نئی بیماریوں کے بارے میں پتا چل رہا ہے پھر کیی رہ ہے س
اب میں ہوں ہی میڈیکل لائن سے تو میں آپ کو جو جس بات کی نالج ہے وہی تو بتاؤں گی آپ کو
وہ کیا ہے مطلب انسان اپنے کام سے اتنا پیار کر لیتا ہے کہ اس میں گس جاتا
گز جرتا ہے اس کو ہر ٹائم وہ اگر جن میں بھی کام کر رہا ہے تو اس کو اپنا اپنا وہیں کا کچھ نہ کچھ ایکسپریمنٹ کرے گا جس کام سے وہ بلونگ کرتا ہے نا وہی ایکسپریمنٹ وہ اپنے چن میں ہو گھر میں ہو یا کسی پارٹی میں ہو یا کسی س کسیز بھی بڑی سے بڑی جگہ چلا جائے لیکن اس کے دماغ میں اپنی لائن ہی چل رہی ہوتی ہے
تو
سبزیوں کا آابریشن نہیں کرتی ہوں اور کیا کرتی ہوں پہلے ان کا آپریشن کرتی ہوں پھر ان کے ایکسپریمنٹ کرتی ہ
اچھا ہو یار مطلب اس میں کیا مطلب یار کٹ دھیان سے لگایا گ نا کوئی نس وغیرہ نکٹ جائے اس کی
بس وہاں پر یہی بس کچن میں یہی دقت نہیں ہوتی کہ کسی کی گٹ بھی گئی تو مرن
سل مر نہ تو یہ تیر کو ڈھنگ سے مر
تی ہیں
وہ مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں آپ کو اس لیے ہم ان کے ساتھ صرف ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں اورہیں اپنے پیٹ میں لے جا سکتے ہیں اپنا پیٹ بھر
جی جی جی جی بالکل پت ہے آپ کو مطلب ایک ایسی فس آتی ہے جس کو مطلب غلط طریقے سے کاٹ دیتے تھے نا تو اس میں مطلب پوائزن وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے
اس لیے میں ایسی ایسی چیزوں سے میں اپنا تعلق نہیں رکھتی ت
اچھا اچھا نہیں میں نے کبھی یوز کرا اب میں نے سنا ہے بس
ہ میں سنی ہے ایسی باتیں جو ہمارے کام کی نہیں ہے
جی جی جی نہیں میں تو ایک صرف آپ کو بہت طریقہ بتا رہا ہوں میں کہ اگر اپن ڈھنگ سے اچھا سوری
جس راہ پہ ہم نے چلنا نہیں نا اس کا نام بھی نہیں لینا رہتا
جی جی سوروری
نیٹ سوری نید سوک پت نہیں تھا آپ کو تو بتا دیا نا میں نے جس طرح پہ ہم نہیں چل رہے نا اس خرابپ کو ہم دور ہی رہنے دیں چھوڑ دیا جائے اس راہ کو ک جائیں گے تو بھٹک جائیں گے
نا آپ لوگ کی بات کر لیتے ہیں
ہاں اوکے بھیجی گئے
لوکی کو کیا ڈھنگ سے کاٹا گ اور ا ٹیھا کاٹو گے نا تو ہو سکتا ہے مطلب بچارے کا سیو بگڑ جائے
لکی کا
جی
تو سیدھا کاٹ سیدھا کاٹو گے یا ٹیڑھا کاٹو گے کٹنا تو اس نے بعد میں تو اس کا رزلٹ ک کٹ کے ہی آنا ہے بنا س سمجھی نہیں اس بات کا کیا مطلب ہوگا لوکی کو ٹیڑا کٹو یا سیدھا کاٹو
کیا کرو گے سمجھ کرنے کو
ہے نا ہاں وہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی بات کسی کام کی نہیں رہی چلیے کچھ اور بات کرتے ہیں پھر لوکی ویسے صحت مند بہت ہے فائدے بہت لوک
ہاں یہ
جی لوکی نیروئی سبزی ہے سب سے زیادہ اگر آپ کو کچھ چاہیے نا تھوڑی سی ہیلتھ سے یہ تھوڑا سا آپ کو امیونٹی چاہیے تو آ لوکی کی سبزی کائیے بڑیا رہتی ہری سبزیاںٹھللی آپ کے لوگ مجھے تو بہت کارگگر لگتی ہے لوکی کو طرح طرح سے طرح طرح کے طریقے ہیں لوکی بنانے کے لوکی کا حلوا بھی بنتا ہے مجھے بہت پسند ہے
ٹیسٹ کیا نہیں لیکن سبزی مجھے اچھی لگتی
سبزی اتنی ذائقے دار بنتی ہے نا وہ بناائی ہی کیے گئی ہے اس پ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سب
نہیں ذائقے داری بنتی ہے بٹ تو اس کا مت مطلب وہ مکسچر جو رہتا ہے پیسٹ وغیرہ یا پھر مطلب سروا وغیرہ رہتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے باقی جو اس کے جو پیس رہتا ہے نا وہ مجھے اچھے نہیں لگتے
تو وہ اپنے اپنی جی ج ہم نے اپنی جیپ کو کس طرح موڑ رکھا ہے کیسے کیسے سواد لینے کی اسے عادت دی ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں
کے سکھا رہا ہیں س وق
چلیے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگلے دب میں ان شاء اللہ خدا حافظ